السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور کیا چل رہا ہے
بس بڑھیا لگا تو کر ہے ابھی اس سے فارغ بھی نہیں ہوئے ٹھیک ہے
ابھی تو تیسری ہے ابھی کہاں فارغ ہوں گے
ہاں یہی تو لیکن ہم تو ہو گئے نا ہمیں
اچھا اچھا اتنی الدی ہوگی آپ کی
آفس والوں کی نظر میں تو
ایک دن کے لیے چھٹی مشکل ہے
وہی تو ایک دن کی چھٹی مل گئی جیسے تیسے اور پھر وہ دوسرے دن سے ہی فون آنے لگے آفس کا با م نے کہ چلو کوئی نہیں چلے گا
ہاں جانا تو پڑی گئی
ہاں جہاں سے چار پیسے مل رہے ہیں ان کی تو سننی پڑے گی
ہوں
ہاں بس اور کچھ نہیں
اور بتاؤ ہم تو بس ایسے ہو رہے ہیں لیزی لمحے سے
ہاں میں بھی پتا نیند پورینی ہو رہی
جی
شریر اتنا تھکا تھا پکا رہتا ہے پورے دن گھر میں کبھی ایک کرو کبھی وہ کرو اس کی وجہ سے تھکان ہو جاتی ہے اور جب سوچو چلو تھوڑا سو جات تے ہیں تو پھر نیند نہیں آتی اور جس ٹائم نیند آتی ہے اس ٹائم کام ہوتا ہے
نہیں آتی کہ ارے مجھے وہ کام کرنے چل وہ دماغ میں گھومتا رہتا ہے نا کام
پتا ہمارا ذن کیسا ہوگ ہم تو یہ سوچتے ہیں ل پہلے اپنا یہ والا کام کرنا یہ والا کام کر لیں پھر اس کے بعد سو جائیں گے تب تک وہ نیند ہماری
ختم ہو جاتی ہے آتی نہیں پھر
اور جس ٹائم جس ٹائم نیند آتی ہے نا اس ٹائم اگر سو جاؤ نا تو دماغ ریلیکس رہتا ہے باڈی بھی آرام باڈی کو بھی آرام مل جاتا ہے شریر بھی ٹھیک
یہ پتا میرے ہسبینڈ کہتے ہیں نہیں کہ رہے میں نے کہ مین س آار سوچا وں کہتے ہیں ہ ج م نے کہ اتنا زیادہ کام پڑا کاا کام بعد میں کر لیا سو جا نیند آ رہی تو
ہاں پتا ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ سونا ہما بیکار ہے لیکن سونے سے نا بہت ساری مطلب بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں دماغ ریلیکس رہتا ہے شریر کو آرام جاتا ہے ا بہت ساری ٹینشن ہو تو اس س ف ہو جے ہیں ہم ورنہ تو دھو پورے دن اگر ہم جگتے ہیں نا کبھی ہم یہاں کے سوچتے ہیں کبھی ہم آاں کے سوچتے ہیں سوچتے ہی رہ جاتے
ارے وہ سوتے سوتے میں بھی دماغ وہیں چلا جاتا ہے ایسا لگتا ہے شریر تو لیٹا ہے اور دماغ چل رہا ہے
دماغ
کبھی کبھی تو سکون ملتا ت نہیںے نہیںین
بہت زیادہ یہ سوچ سونے کے مسئلے ہیں ہمارے
ہاں
میں یہی سوچتا ہوں جس ٹائم میں سونے کی سوچ پت اور بت کیا ہوتا ہے میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے دیکھو پورے ہفتے تو میرا آفس ہوتا ہے دن میں دن کی چھٹی ہوتی سوچتے ہیں چلو سٹرڈے کی رات کو آرام سے سووں گی دس گیارہ بجے اٹھوں گی سنڈے کو وہ صبح قدرت مطلب اتنی جلدی وہ کھل جاتی ہے
اور ایسا لگتا ہے وہ پہلے جتنی ج سے روز اٹتے ہیں نا اس سے ہی پہلے کھل جاتی ہے نیند آتی نہیں ہے لیٹ رہتا ہے لیٹ رہتے ہیں
جس ٹائم میں سوچتی ہوں چلا تھوڑا سو جاتی ہوں اس ٹائم نیند نہیں آتی اور جس ٹائم نیند آتی اس ٹائم کام ہوتا ہے
ہاں یہ لیڈیز کے لیے تو پتا نا کیا وہ ہے ماری مری کہنا چاہیے وج اتنا عجاب ہے کہ یہ
اور دیکھو ہم اور دنیا بھر کے کام سنبھالنے ہوتے ہیں تو ہم جتنا آرام کرنا چاہی ہمارے شریر کو لیکن نہیں ہمارے نصب میں آرام سے تھوڑی ہے
آرام حرام ہے
آرام آرام ہے ٹھیک ہے تو بات یہ تو ہے
بہت ہی زیادہ دقت ہو جاتی یار اب تو ایسے تھک چکے ہیں بس اس عید میں بہت ہی زیادہ
اسسمت وہ د ہو گای ہے بس اپنا کاؤ بناؤ نیا نیا بلوؤ
اور اسے پھر اتنا کوئی خضا بھی نہیں ہے پھر وہ ویسٹ جاتا
میں تو ہے
تین دن میں آج شیر پی ہے میرے بیٹے نے
اچ ہاں یہ ہوتا ہے اور دیکھو نا خاص طور سے کبھی نوٹس کیا ہوا سمار مار دن نہیں آ
ہاں نہیں آتی اچھا وہ جو ڈرائی فروٹ گرتے ہیں نا شیر میں وہ زیادہ ہے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ سستی لاتے ہیں
اللہ تعالی نے دیکھو بہتر نیند کو پانی کے لیے جسمانی اور صحت سون دینے کے لیے ہمیں سونا ضروری ہے لیکن ہمارے دماغ میں فون دنیا بھر کچھ چیزیں کرڑتی رہتی ہیں ہم سوچتے ہیں پلے بع میں سو جائیں گے پہے یہ
نہیں اگر جیسے ہم کام سے چبنی مٹ گئی ہم فری ہو گئے سارا کام رہ گیا آ جب لیٹ نے کو چلیں گے نا تو ہات کہاں جائیں گے فون
وہ بہت ب تو پتا ایک آنکھ کھلی رہتی ہے سوچتی سب دیکھ ل بہت زیادہ اس میں تو ہمیں ہمارے ایمان سے دور کرنے کے کام کر رکھے ہیں پورا سجو ارے ہ نما قزا کر دیتے ہیں کام پاک نہیں گھولتے ہے نا
پانچ منٹ میں پانچ منٹ میں کہاں ایک گھنٹہ ہو جاتا ہے وہ پت نہیں چلتا
دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں جو ہم بے فکر ہو کے اپائی تلاوتیں کر لیتے ہیں اللہ کو یاد ہوتا ہے ورنہ روز کے دنوں میں تو ہم سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے میں بھی سوچتے ہیں ان شاء اللہ ابھی تو ٹائم ہے
ہوں ہوں
پھر وہ کزا ہو جاتی ہے
ہمیں آدھا تو صحیح سے کرنی نہیں ہے کز ابھی بس سحچ کرتے ہیں
اورر پھر وہی ہے آدے ادھورا پڑا آدھے ن پل پڑ لییز سننا چھوڑ دی چلو ہو گ ہو زذہ نہیں بے کارو
اگر اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ ایک سنت انسان کو زندہ کرتی ہے پت نہیں کیسے بتا رہا تھا میرا بھائی کیونکہ وہ تو زیادہ تر جماعت میں رہتا ہے توں کو سننا تو نہیں تھوڑی
سنت نہیں چھوڑنی چاہیے فرض چ یا واضم
ہوں جنا کہ تمیں کتنی سنت ہم چھوڑ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی
کوئی اچھا کام کرتے ہیں کسی کو ہم سلام کرتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالی نے
بالکل یہ سلام جو ہے یہ بھی تو سننا تھا اور پورا سلام نہیں گتے
ہاں آدر اتنے مطلب زبان میں درد ہے
ہاں اتنا درد ہے ویسے درد نہیں ہے چگلی پیٹنے کے لیے اوروں کی بات کرنے کے لیے پکچروں کی ج فون کی کہیں گئے ہیں وہاں کچھ کھانے کی اس کے لیے درد نہیں ہوتا
ہاں ہاں
اللہ کی بات کرنے کا لے درد ہو جاتا ہے
ہ اب بھائی ہے نا دیکھو میں یہ سوچ لیتے لیتے کہ تھوڑا سا بتاؤ نیند کے بارے میں میں نے تھوڑا سا ڈیپلی سوچا کہ نیند کتنی ضروری ہے
بالکل
دیکھو ہماری دماغی صحت میں حافظ ہونے کے لیے وہ اچھا سا تقبال ہونے کے لیے ضروری ہے ہے نا
یوں ہی تو آج کل سب بھول جاتا ہیں جب دماغی ان کا کام نہیں کرتا کیوںکہ نیند نہیں ملتی نیند میں سکھ
سکون ہی نہیں ہے اب دل کی صحت کے لیے چاہیے بھائی اپنا ہے نا لیکن نہیں جب دماغ سنتلن میں نہیں ہے ہمیں جذباتی ٹھیک نہیں ہے ہم اور ہمارا دماغی صحت میں نے یا ہم کچھ سوچ نہیں پا رہے تو وہ نا کچڑے اگاتے ہیں مہندی بوری نہیں ہوگ تو ایک دوسرے کو مشن مانگ د
نہیں دماغ کہیں رہتا ہے دل کہیں رہتا ہے شریر کہیں اور رہتا ہے
یہ ہو رہا ہے ہاں کیقت نہیں میرے ساتھ بھی
اورر کمہ خاں کی سوچ ہے
ہاں
فالتو کی رہتی ہیں الٹی سیدھی پت نہیں کیا کیا جو سوچنے والی ہوئے تو سوچ آتی نہیں جو نہیں ہے
ٹائم بنا لیتے ہیں وقت کی پابندی کر لیتے ہیں ہے نا وقت پر سونے کے کیاد ڈال لیتے ہیں تو بس وہی ہے ٹائم ٹیبل بگڑ جاتا ہے
ٹائم ٹیبل بس کچھ دن رہتا ہے ایک ہفتے بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا وہ پھر اسی روٹیین پہ الٹے پا جاتات ہیں پورے ٹائم کے اس ٹائم ہم سوئیں گے اس ٹائم اٹھیں گے اور اس ٹائم ہم نمٹ جائیں گے فرامسس
س کوششے تھوڑا سا م بنا لوں بس ورنہ میرا ٹائم ٹیبل ٹھیک بھی ہے بیٹا میرا تو ڈیلی کا یہ ہے اپنا صبح مارگ میں چھ بجے اٹھ جاتی ہوں اپنا کلام پ کی تلاوت وغیرہی د پڑی اپنے نہائے دوئے تیار ہ آس کے لیے لنچ و ڈالیا پ اس کے بعد میں آفس کے لیے نکال پھر اپنا لیکن آفس میں بھی اتنا آرام ہے کہ دوپہر کی نماز وغیرہ
بالکل
پھر اپنا شام کو سات آٹھ بجے گھر پہنچتی ہوں پھر وہ ایک آدھ گھنٹ فون چلایا جس پہ میسج آئے ہوئے ہیں کال آئے ہوی سب کو دیکھو رسپانس بھی دینا ضروری ہے
پھر یہ ہو جاتا ہے ان بھی تو فون کر
ہاں تم فون کرو تو فون نہیں ڈاتی ہاں یہ ہو جاتا ہے دیکھو رشتے بھی مطلب دنیا میں ہے توھئی رشتے بھی ہے رشتوں کو قائم بھی کرنا
ہاں کوئی اپنی مجبوری نہیں سمجھتا
دوست تم نے ہمارا فون نہیں اٹھا تم نے ہمیں وت دیا تھا
ہاں م کیوں کروں
نہیں کی کروں ص نہیں گا آج کل میں آ گئی نا لوگوں میں ہاں کہ تم ہاں تم نہیں تو میں کوشش کر ٹائم چینج کرنے کی جلدی سے پت ہی میں ڈیلی سوچتی ہوں نو بجے سو رہا ہوں لیکن آٹھ بجے تو میں گھر سو گھر پہنچتے ہو آفس سے پھر وہی لنچ ونچ کر ڈنر ونر کرا کھانا وانا
ارے وہ گرمیوں کیا ٹائم بھی تو نہیںوں چلاے جاتا تو ہے رات کا پتا نہیں چلتا کب دس بج گئے سب بارہ بج گئے
یہی تو اور اب دو تین دن سے جب سے عید مطلب شروع ہوئی ہے تب سے تو دو دو بج رہے ہیں پ ج ائم کا آدار ہے پانی کی طرح نکل رہا ہے
نکل رہا ہے وہ پن بھی یاد نہیں رہد کام کا چکر میں
جی جی میں بس چلو کوشش کریں گے دونوں کے ٹائم
بالکل کرنا چاہیے آگے کا اگر اپنی زندگی اچھی رکھنی تو نیند اچھی لین ہوگی
چلو یک کرتے ہیں بات ہے نا
ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ